السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان
کیاال چال بھائی جان
بہت بڑھیا آپ پتا بھائی جد
بڑیا
سب کچھ
بڑیا
سب گھر پریوار سب گھر کھانا میں اب ابھی تو جسٹ ناشہ ہوا ہے
کیا کیا کیے ناشہ بتائیے بتائیے
سبزی بات دال پاپڑ تلووری سب ہوئے ہے
اور صح ہے ابوجن ابوجن کیس ہے ٹھیک ہے تب
ہاں جا بتائیے سب آپ کے فم سب بڑھیا ہے ساب پریوار ہوا ہے آپ بتائیے تو سب آپ کھائے ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی جان
ہم کھائے جسٹ ابھی کھا کر آ رہے ہیں دال چاول بھات سبزی پاپڑ تلوڑی چٹنی انیا میٹ چاول سب ایک ہی بارے چا بے ہے اب بولے ہیں آپ سننے میں آ پ جام تھا جام کوسا ب تھاا
جام جام اتنا لاجواب بھیتا بہت بڑھیا بھیتا ہم پہلے سے ہی پڑھ کے سارے چیز کا تیاری کیے ہوئے تھے اور تیاری کیے ہوئے تھے ہم کو بہت فائدہ ملا بھائی جان اور ایک گئے تھے پریکشہ دینے پریکشہ پہ ایک دم سب سارا چیز بنا کے آیا سب بڑھیا اس بار لگ رہا ہے سب بڑھیا سے پاس ہو جائیں گے پاس ہو جانے کے بعد لگ رہا ہے کہ اس بار ہمارا کچھ ہو سکتا ہے
مطلب آپ تو گیا تھا کہیں گھومنے کی کہ نہیں کہ صرف ایگزام ہی دینے گیا تھا وہاں پہ گھومے کہ نہیں
ارے بھائی جان کیا بتاؤ مطلب کہ ایگزام دیے اس کو دینے کے بعد کچھ سمئے ملا تو اور دوست یار بھی تھے ساتھ میں تو ان سب کو لے کے تھوڑا سوچے گھوم لیتے ہیں تو ہم لوگ پٹنہ کے چڑیا گھر میں گئے تھے جس کا درش جو تھا بہت ہی بھویہ ماشاء اللہ کیا بتاؤ آپ کو مطلب اتنا سندر جگہ تھا وہاں پہ ہر ایک چیز اپلبدھ تھا ہاں وہاں پہ ہر ایک جانور اپلبدھ تھا ہم جو جو جانور یہاں نہیں دیکھے تھے ویسا ویسا جانور وہاں پہ دیکھے
تو پچی سے گیا تھے ٹریین سے گیا تھے
ارے بھائی جان ہم لوگ تو گئے تھے پہلے تو یہاں سے بس سے گئے ادھر سے کیونکہ ہم لوگ کا ایگزام جو تھا صبح اسٹارٹ ہونے والا تھا تو ٹرین تو صبح میں تھی نہیں اگر ٹرین سے جاتے تو ٹرین ہم لوگ کا لیٹ سے پہنچاتا تھا تو لیٹ سے پہنچاتا تھا تو ہم لوگ کا پریکشہ چھوٹ سکتا تھا اسی وجہ سے کا کیے کہ ہم لوگ رات رات کو پہلے بس سے نکل گئے اور بس سے نکلے تو صبح میں پہنچ گئے وہاں پٹنہ اور پٹنہ پہنچ گئے تو وہی سمے پہ جو تھا ایگزام ہم سب ایگزام دیے اور ایگزام دینے کے بعد وہی سمے کچھ بچا تھا پٹنہ چڑیا گھر میں چلے گئے گھومنے
تو پٹنہ چڑیا گھر میں گھومے تو کیا کیا نظارہ دیکھنے کون کون سا جانور ملا آپ کو دیکھنے کے لیے کیسا فلوار دیکھ صحیح ہے
ہاں بہت بڑھیا فیل ہوا دیکھنے کے پاس اس میں ہم لوگ بہت سارا وبن پرکار کے جانور دیکھے بہت پیارا پیارا خوبصورت خوبصورت ان شاء اللہ کیا بتاؤ آپ کو سب سے پہلے ہم نے تیندوا کو دیکھا تیندوا جو تا ہے نا جانور کو دیکھا پھر اس پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے باغ کو دیکھا جو ہم کبھی بھی نہیں دیکھے تھے سامنے سے باغ کو ہم باغ کو دیکھے پہلی بار سامنے سے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے کچھ بڑھے تو پھر ہم کو شیر دکھا اور شیر دکھا شیر بھی بہت خوبصورت تھا بہت شانتی سے بیٹھا ہوا تھا
تو بولے ہیں ممبئی میں آپ کبھی گئے ہیں کہ نہیں گئے بتائیے چلیے
نہیں بھائی جان ابھی تو میں ممبئی نہیں گیا ہوں کبھی پر سوچ رہا ہوں اس بار کبھی ٹائم ملے تو ممبئی جاؤ
تو ممبئی میں آپ کو کیا کیا پسند ہے ممبئی میں تو سنے ہیں مرین ڈرائیو وہاں پہ فیمس ہے جس طرح یہاں کا منڈی ڈرائیو فیمس ہے
بھائی جان آپ نے تو مرین ڈرائیو سن رکھا ہے ہم تو سنے ہیں کہ ممبئی سپنوں کی سپنوں کی دنیا ہے جہاں پہ ہر آدمی کا سپنا پورا ہو جاتا ہے تو کیوں نہ ہم لوگ بھی جا کر ایک بار اپنے سپنوں کو پورا کیا جائے
وہی نا بولے ہم بھی چلیے کہیں نصب جاگ جائے کہیں راہ ہم لوگوں کو مل جائے منزل بلا رہی ہے ہم لوگ کو پکار رہی ہے تو اس بار گرمیوں کو گرمی کے چھٹی مل رہا ہے تو بولیے چلا جائے ممبئی ممبئی کا دورہ کیا جائے دیکھا جائے کہیں صرف جاگے گ تو ہم لوگ کو بھی وہاں ترکی ہو ہی جائے گا ممبئی میں
ہاں سیں نہیں ا ممبئی میں سی ہم لوگ ممبئی میں چلا جائیں صحی بات ہے ہاں بھائی جان کیوں نہیں چلیں گے ضرور ممبئی چلیں گے وہاں کا نظارہ بہت اچھا ہے کہیں صحیح میں مندر ہم لوگ کو بلا رہی ہوگی ہم لوگ کا مندر کہیں وہیں پہ ہوگا تو ہم لوگ کا مقدر وہیں بن جائے گا تو اور تو اچھا ہے بھائی جان کیا
بات صحیح ہے سنیے ت نہیں آپ جا رہو ہو ارے آاںپ میں واٹر پارک کھلا ہوا کبھی گیا ہے کہ میں واٹر پارک
واٹر پارک کھلا تو ہے بہت اچھا واٹر پارک کھلا ہے سوچ رہے ہیں جانے کے بار گرمی میں کبھیم ابھی تو گئے نہیں ہیں ایک بھی بار اس جگہ کا انوبھو نہیں لیا ہے اس جگہ پہ جائیں گے وہاں کا
وہ کا واٹر پارک کس واٹر پارک کسا کلا ہو ہے کسا کھلا ہوا واٹر پارک پس ہے ن یار کتنا پیس لگ رہا ہے واٹر پارک میں
بہت خوبصورت واٹر پارک ہے سب سے پہلے وہ آ کو وہاں جانے کے لیے نا انینٹری کرانا ہوگا وہاں پہ پرویش کرنے کے لیے پیسے ٹکٹ کٹوانے ہوں گے جو پر آدمی کا چار سو روپیہ کی ٹکٹ ہے
ابھی کو ابھی آپ کبھی تک ج ہیں
نہیں بھائی جان ابھی نہیں ابھی تک ایک بی بار نہیں گیا جائیں گے ضرور جائیں گے آپ بھی کبھی آئیے ہمارے آپ بھی کبھی آئیے ہمارے شہر آپ کو بھی لے سر گھمائیں گے وہاں
بس انشاء اللہ ضرور آئیں گے ہم لوگ یہاں پنتے رہ آنے کے لیے بس پورا کام کے چر میں گرمی میں چھٹی نہیں مل رہی ہے رات کے چکر میں نہیں آ پا رہے ہم آئیں گے چھٹی م جائیں گے چلا جائے گا ساتھ میں نظارہ دیا جائے گا دیکھا جائے گا
بھائی جان آپ یہاں پہ آئیے کبھی ہم آپ کو لے چلیں گے گھمانے بہت اچھا جگہ ہے اس میں آپ گھوم کر ممبئی کے جیسے وو کا مزہ لے سکتے ہیں جاں پہ سب کوئی جاتا ہے گھومنے ایک ساتھ میں یہاں پہ تین چار لوگ اس ایک ساتھ وہاں پہ بہت سارے لوگ جا سکتے ہیں
تو سیدجن آئی گیا ہے کھائےیں ہے کہ نہیں نیچے آ
کون سا لچی لچی ابھی کھا لی ہے ابھی آم نہیں کھائے ہیں آم کھانا باقی ہے
آم کوسا مل رہا ہے میٹھا میٹھا آم مل رہا ہے کہبھی کھٹی مل رہا ہے
آم ابھی مل رہا ہے ابھی کھسا میٹھا سب مل رہا ہے ابھی اور ابھی آم ابھی کھائے نہیں ہے ابھی تو ابھی بتا نہیں سکتے ہم س ساد حالکہ کہ لچی بہت اچھی سواد مل رہی ہے لچی کھانے میں بھی مزہ آ رہا ہے لچی تو کھائے ہیں میٹا میٹھا لچی ہے لال لال بھی ہو گیا ہے بارش نہیں ہوا ہے اس وجہ سے اتنا تو بڑا بڑا نہیں ہوا ہے لیکن جتنا بھی سائز ہے چھوٹا ہے یا بڑا جو بھی سائز ہے ابھی اچھا لگ رہا ہے کھانے میں اور اس کو سب کوئی ہم لوگ سب کوئی کھا چکے ہیں اور اچھا لگا ہے کافی بت بڑھیا ہے ابھی آپ بھی کھا سکتے ہیں کبھی آپ آئیے گا تو ہم کھلائیں گے ویسے ہمارے بہار میں مظفر پور کا لیچی بہت فیمس ہے
وہی بات کرنا ہے وہاں پر چلیے گ مجفر میں جلدی کھا د
ضرور کہے نہیں چل سکتے ہیں
بہار کا سب سے پرسدھ جگہ ہے مجفر پور مجفر پور لگی
اور کیا بولتے ہیں نا کہ یہ پورے وشو میں ہمارے بہت فیمس ہے مجفر پور کا لیچی وہ ودیش میں فیمس ہے ہر ایک جگہ پہ فیمس ہے مجفر پور کا لچی وہاں کا لچی بہت بڑا بڑا سا ہے جو بہت سوادشٹ سوادشٹ ہوتا ہے بھائی جان آپ کھاؤ گے تو آپ بھی کہو گے ماشاء اللہ میں نے ایسا لچی آج تک نہیں کھایا
کوئی سوچ رہے تھ ایک بار کھا کے دیکھا جائے ج کو چلا جائے پ کو جا کر کھا بھی جائے گا لے کے آیا بھی جائے گا نہیں
ہم اگے مہینے ٹائم نکالے اور چلے
اور ضرور ضرور ٹائم ن یہ گرمی میں چھٹی نہیں والا ہے گرمی کے کبھی کو جا بھی نہیں رہا ہے گرمی چھٹی ہوا تو چلا جائے گا ہم د خت خود کھا پی کر آیا جائے گا نچے اور لے کے جائے گا
ا کیوں نہا وہاں سے مجفر پور چل سکتے ہیں تو گرمی کے دن میں تھوڑا اور آگے وہاں سےیں گے مجفر پور سے آگے حاجی پور جی کر کے ایک شہر ہے وہاں کے کیلا بہت فیمس ہے
نام تو سن نہیں ن آج کو آ پہاللی بار آپ سے ہی نام سوئی گئے ہمار
نہیں وہاں بہت خوبصورت جگہ ہے چھوٹ چھوٹا سا شہر ہے بہت اچھا بہت وہاں پہ پرگتی ہوئی ہے اس شہر میں اور وہاں اچھے اچھے جگہ بھی ہےنے گھومنے کے لیے اور وہاں پہ آپ لوگ جا کے
تو ٹھیک ہے وہاں پر چلا جائے گا چلا جائے گا گی کی چھٹی میں چلا ج
وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں وہاں کا کیلا بہت فیمس ہے تو وہاں پہ کیلا کھا کے وہ سوادشٹ سواد کا آپ مزہ بھی لے سکتے ہیں بھائی جان
گھر پہلو کیسے ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں گھر پہ سب بڑھیا ہے آپ بتائیے آپ کے گھر پریوار سب کچھ بڑھیا ہے
ہمارے ابھی ہم بھی جان سک توت خرییات ہے کہ تھوی گرمی گ کارن تھوڑا لوگ باہر نکل نہیں رہے ہیں باقی تو سب ٹھیک ہے گرمی
س ہاںاں بھائی جان گرمی تو بہت زیادہ ہے کیا کر سکتے یہ قدر قدرت کیا کر سکتے ہیں م یہ گجرت کا دیا ہوا چیز ہے اسے جھیلنا تو پڑے گا ہم لوگ کو بھائی چلیے بھائی جان ٹھیک ہے بھائی جان خیریت سب پھر بات پھر ملاقات پھر بات ہوگی ہماری
ٹھیک ہے اللہ حافظ
سب رب رب خیریت رکھے
ٹھیک ہے بھائی